ہیلو السلام علیکم تم
السلام علیکم اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں محترما آپتا بتا ہے آپ کا کیا حال سال ہے آپ کے خانبان میں سب خیریت سے ہیں
ہاں سب درست ہے بالکل
اچھا ہے سب خاندان میں کریی صحیح رہنا چاہیے خدا کہ رحمت آپ برس نہیں چاہیے خدا پر رحمت بسائے رکھے
اور آپ کا کیا ہو رہا ہے
جی کچھ نہیں بس ہولی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہے
ہمارے خاندان میں سبھی ہیں امی ابو دادا دادی چاچا چاچو
اچھا جی لگتا ہے بڑا خاندان ہے کا سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں
اب بھی ہیں بھائی جان سبھی ہیں
اچھا ہے اچھا جی ب بڑا ہی خاندان ہے آپ کا
ہاں خوب بڑا خاندان ہے اور آپ کے خاندان میں کون کون ہے
جی ہمارے خاندان میں ابو امی تائی تایا لادو دادی ایک بھائی ہے تین بہنیں ہیں ایک اپی بڑی ہے ایک اپ چھوٹی ہیں
ہاں تو آپ کا ابھی سوان اللہ کافی بڑا خاندان ہے
جی بالکل بڑا ہی ہے خاندان
اور آپ کے گھر پہ کھانا پینا ہو گیا
ہاں جی خدا کی خدا کی رحمت ہے ہو گیا روزی تو چلی جاتی ہے آپ بتائیں آپ کی تعلیم چل رہی ہے آپ کالج میں ہیں کیا کہیں دفتر میں جاتی ہیں اچھا کالج میں ہے
ہاں
اچھا ہے کسی سے سرکاری دفتر جانے کی تیاری میں جھوٹی ہوں لگ رہا ہے جب اپ کی اواز تھوڑے رکے رکی ا رہی ہے
اور ابھی بھی ا رہی ہے
یہ ابھی صحیح آ رہی ہے
اچھا اور آپ کیا کرتی ہیں دفتر جاتی ہیں یا کالج میں
جی ہم تو دفتر جاتے ہیں خدا نے سرکاری دفتر میں ہماری ڈوٹی لگا دی ہے خدا کی رحمت ہے برس رہی ہے ایسی ہی برکت برستی رہے خدا کی
ہاں اچھا سرکاری دفتر میں کیا کر کرتی ہیں اپ
جی ریوینیو آفیسر ہیں
اچھا اچھا رو
اپ بتیں آپ کس کی تیاری کر رہی ہیں
یہ ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں ہم تو بس
خداخر رحم ہوگا جلدی ہو جائے بس یہی ہے
جی آپ کو بھی سرکاری ڈیوٹی مل جائے آپ بھی خدا کی رحمت آپ پ بھی برستی رہے آپ کی بھی نوکری لگ جائے آ
ہاں اللہ اپ کی
ہمیں نواز رہا ہے آپ کو بھی نوازے
ہاں وہی ہے بس سب پ اپنی ر ہم با رم پر ٹکے ہیں کیا کرے اسی کے ریموں کرم پر ٹکے ہوئے ہیں کیا کرے
جی سب خدا کے رحمو کرم پہ ہی ٹکے ہوئے ہیں اور خدا کے علاوہ کس کا ہی رحم و کام ہوتا ہے ہمارے اوپر اور بتائیں آپ کوئی شوق فرماتی ہیں
ہاں شوق تو فرماتے ہیں خیر ہاں کھانا بنانا اچھا لگتا ہے
‌آپ
اپنے خود کے لیے تو یہ ہے کہ گھومنے جانا اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے دوستوں کے ساتھ بات ہے کرنا ان کے ساتھ گھومنا پسند ہے
کہاں کہاں گھومنا پسند کرتی ہے محترمہ کہیں گئی ہیں کیا سیر سفر کرنے کے لیے
گئی ہے نا آگرہ گئے تے ایک بار ہم فتح پور سیکری جو درگاہ ہے وہاں پہ گئے تھے
اچھا جی کشمیر گئی ہیں آپ
کشمیر نہیں گئے یہیں آس پاس ہی گئے ابھی زیادہ دور نہیں گئے
ارے آگرہ تو آگرہ تو خیر دیوانے لوگ جاتے ہیں دیا پور تو ہے ہی راج راجستان کی راجدانی اتنی خوبصورت ہے جب تو ہمارے سپنوں کا شہر ہے آگرہ کا تاج محل بھی بےحد خوبصورت ہے ہے وہ بھی اور فتح پور سیکری بھی اچھی ا کی جگہ ہے جی بالکل بالکل دیکھ ہمیں سیر سفر کرنا بےحد پسند ہے ہم شوق کرتے ہیں اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ہم تو کشمیر بھی گئے ہیں یا خدا کیا جنت سے نوازا خدا نے کشمیر کو اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنے خوبصورت چشمے ہیں اتنی خوبصورت دریا اتنی خوبصورت ندیاں یا خدا کتنی خوبصورت ہے کیسے بتائیں آپ جائیے گا ایک کشمیر تو جنت ہے
ہاں جائیں گے آپ کے آپ کی باتیں سن کے تو ہمارا بھی من کر رہا ہے کہ قابل تاریف دل دلچسپور جگہ ہوگی کشمیر
بہت بہت دلچسپ جگہ ہے آپ جائیے گا اتراک کھنڈ جائیے گا دہرادون جائیے گا کیا خوبصورت دریا ہے وہاں کی بق اتنی سندر سندر پہاڑ اتنے سندر سندر سب سب کچھ سندر ہے سب کچھ خوبصورتی سے نوازا ہے خدا نے
ہاں جائیں گے ضرور جائیں گے
جانے کا بھی شوق فرماتے ہیں ہمیں مندر بھی بہت پسند ہے جس طریقے سے اپنی درگاہ خوبصورت لگتی ہیں جیسے مسجد خوبصورت لگتی یہ ویسے ہمیں مندر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے مندروں کی تو تعریف ہی کیا کی جائے اتنی تو خوبصورتی سے مسجدوں کو
ہم ہم گرودوارے بھی جاتے ہیں ہم اپنے اللہ تعالی کو مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم بھگوان کو نہیں مانتے یا گرجا گھر نہیں جاتے ہم بھی سبھی جگہ جائ
اس میں بہت بےحد بت ہے
یہ آر آ د ہو
جی بالکل پنچ پیڑھ تو مسلمان اور سب پوھتے ہیں پنچ پیر تو سب کے دیو تاائیا کہ ہے وہ تو پیروں کے پیر ہیں
ہاں وہئی تو تو بگوانی ہی نے اپنے بندوں میں فرق کرتا تو ہم کیوں کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سوچ کے وہ بگوان کو بھی بانٹ دیتے ہیں یہ ہمارا ہے یہی ان کا ہے
اللہ اسس وورس بیکے
سب کاداتا ہے ایک ہی یہ اللہ کہہ لو ایشور گلو
ہاں یہ کچھ چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں بگوان الگ ہے
آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے
ہمیں کھانے میں گھر کے کھانے میں تو ہمیں یہ
ج آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑا سا صحیح جگہ پہ آئی ہے آپ کی آواز بہت کٹ ک کٹ ک کر رہی ہے جی اب ٹھیک آ رہی ہے آپ بتائیںڈ میٹھے میں ابھی ابھی نہیں کر رہی اب تو بالکل صحیح آ رہی ہے آپ بتائیں آ کو کھانے میں کیا پسند ہے
گھر کے کھانے میں ہمیں چھولے چاول زیادہ پسند ہے اور باہر کے کھانے میں پیٹ ہی زیادہ اچھی لگتی ہے
اچھا میٹھا نہیں پسند ہے کیا آپ
ہاں میٹھا پسند ہے نا چھینا پسند ہے بہت پسند ہے کھو کے لڈو بھی اچھے لگتے ہیں ہماری امی بہت ہاں کوا کے لڈو بھی پسند ہے ہماری بات ہیں بہت اچھے اور ہماری امی بھی بناتی ہیں اچ
اچھا ہے اپ نے مٹھائیاں بھی اچھی اچھی چنییا جی ہمیں تو ربڑی رس ملائی کوئے کے لڈو اور چنا اور شاہی ٹکڑا کیا خدا اتنا ل جی لذیذ لاجواب لاجواب ہے مجھے بےحد پسند ہے میٹھا کے نام سے تو ہمارے منہ پانی آ جاتا ہے ہمیں اتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا لذیذ ز لگتا ہے میرا کھانا کیا ہی بتیا آپ کو مت جی
آلو پلوا بناتے ہیں نا وہ
ہاں گوب با بہت اچھا لگتا ہے ہمیں
ہاں
خرے اتنے بندے دیے ہیں اس کائنات اس میں سب کی الگ الگ پسند ہے سب کے اپنے اپنے شوق ہیں سب اپنے شوقوں سے نوازے خدا نے
سب کی اپنی اپنی پسند ہے
جی بالکل اور بتائیں روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتی ہیں آپ
کچھ نہیں بس یہی ہے رو جانا کے کام ہے امی کے سھ ہیلپ کروا دیتے ہیں ان کے گھر کے کاموں اپنی تعم کر لیتے ہیں اپنی تیاری کر رہے ہیں جاب کی اس سے کر لیتے ہیں
اچھا ہے اور بتائیں آپ کہ ابو کیا کرتے ہیں
ہمارے ابو نکاح پڑتے ہیں
بک کیا ا کر ائم ہوتارا
ہمار ہاں ملاانا
جی اچھا ہے ہم بھی بھگوت گیتا بھی پڑھتے ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ بگوود گیتا بھی بہت پسند ہے راماائن ج بہت پسند ہے ہم تو سب کچھ پڑھ لیتے ہیں
پڑھنا بھی صحیح ہے سبھی دھرم اپنی جگہ بہت اچھی ہیں بہت بخوبی سے انہیں سارے دھرموں کو مانا ہے اور کچھ سوٹی سوچ ہوتے ہیں وہ لگوں کو بانٹ یہ اپنی کتاب نہیں ہے یہ ندر
اچھے دھرم کیا ہوتا ہے دھرم کیا ہے سب کچھ ہمیں تو پسند ہے ہم کو مندر بھی
ہاں سب کا دھرم ہی کی ہونا چاہیے سب سب سے پہلے تو انہیں ایک راشٹر کے لیے ہونا چاہیے ہند ہی ہونا چاہیے اس کے بعد میں وہ اپنے
جی سارا سنوھان ایک ہے ہم سنتنی ہی ہے
ہاں
سب کچھ ایک ہی ہے لوگ الگ الگ اپنی خواہشوں سے الگ
ہاں صی بات ہے اسے تھوڑی نہیں بانٹ سکتے ہیں ہندو راشٹر ہے اپنا بھارت
جی بالکل ہم بھارت واسی ہیں اور ب اور کوئی میوزک سننا فلم دیکھنا پسند کرتی ہیں آپ
ہاں ہاں کافلے دلچسپی رکھتے ہیں ہم اس میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے میوزک سننا پھر میں بھی دیکھنا جو نئی نئی پکچر آتی انیں تو ہم زیادہ تر دیکھتے ہی
اچھا اپ
ہاں وہ بس تھوڑی ویسی نہیں ہو گندے سین والی ہوتی وہ بھی پسند کرتے لیکن جو اچھی ہوتی ہیں سب کے سھیکھنا بہت اچھا لگتا ہ
جییں بھی بہت پسند ہے سب کے ساتھ پھرنا دیکھنا گانے سننا بھی ہم بہت پسند کرتے ہیں زل سننا بھی ہم میں بہت قوالیاں چننا بھی ہمیں بہت بےحد پسند ہے کبھی کبھی ہم کتایں بھی پڑھ ہیں ہندی کی کہانیاں بھی پڑھتے ہیں
ہاں پسند ملتی جلتی ہے ہم لوگ
کبھی کبھی ہم غغل بھی پڑھتے ہیں جی ہندی اپنیاس بھی پڑھتے ہیں ہم
ہاں سحی بات ہے امی
پریم چند جی کے او پنیاسیں بےحد پسند ہے
نہیں اپنیاس تو ہم نے ابھی نہیں پڑھے لیکن یہ گانے وغیرہ پکچر اور یہ ساری قوالی وغیرہ یہ چیے تو ہمیں بھی بہت پسند اچھی لگتی
ہمیں بھی بےحد پسند ہے
ہاں
ویسے آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا آپ نے اتنے قیمتی وقت میں ہم سے بات کی اس کے لیے بار بار شکریہ آپ پہ اللہ رحمت برسہ ہے نہ کہ آپ کی آپ گھر میں ہم برکت بنی ہی رہے آپ کیا خاندان میں خوشیاں بنی رہے اللہ آپ کے ابو امی اور باقی کے خاندان کو خوشیاں دے ان پہ برکت بنائے رکھے رہ کرے خد ر پہ
ا بگوان خدا آپ کے گھر والوں پہ بھی اپنا رحم برسا ہے
خدائی کرے گا جو کرے گا خدا نہیں کرےا تو کون کرے گا خدا کی وجہسی سب ہوتا ہے دنیا کا انعام ساری خدا نہیں تو بنائیے خدا سب ایسے ہی رہ برکت